ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام کیسے ہو اپ لوگ جس پر کامی مشین
بھائی جان ٹھیک ہو بھائی جان اپ کی اواز نہیں ارہی ہے
ہیلو
ہاں بھائی جان بولی
سب خیریت
ہاں بھائی جان سب خیر ہے اپ کی گھر پہ سبھی خیریت ہے
جی
کیا کر رہے ہو اپ
آج اپ سے ہمیں ٹائم میرے اسٹ کے اوپر بات چیت
چلیے بھائی جان بہت ہی اچھی بات ہے اپ مجھ سے بات کہنا چاہتے ہیں اس کو اپ اس کو یہ بہت ہی اچھا تھا تو میں اپ کو بتا دوں کہ بھائی جان وقت اللہ تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے جو وقت ملک گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں اتا اس لیے کہتے ہیں جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے اگر ہم اپنا وقت کس طریقے سے استعمال کریں تو ہم زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو ہر انسان کے پاس دن کو چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا وقت اچھے کاموں میں لگاتا ہے اور کوئی اسے ضائع کر دیتا ہے جو لوگ وقت کی مطلب کہ اہمیت سمجھتے ہیں وہ اپنی تعلیم مطلب کہ اہمیت سمجھ تے ہے وہ اپنی تعلیم صحت اور مستقبل مطلب کہ کا خیال رکھتے ہیں اور پھر اسے کامیاب ہو جاتے ہیں ہے نا بھائی جان
جی جی جی بالکل اب تو بہت صحیح تھا
تو میں آپ سے بھی میں آپ سے بھی اس کے بارے میں کچھ سننا چاہتا ہوں
جی جی جی ہمیں وقت کا قدر کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے ٹائم کو اور سمے کو بہت اچھے سے مینج کر کے کام کرنا چاہیے اس سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارا کام بہت آسانی سے پورا ہو جاتا ہے اور ٹائم ہمارے پاس بچتا ہے ہمیں دوسرا کام کرنے کے لیے
ہاں بھائی جان ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ طلبا کے لیے بھی ٹائم مینجمنٹ بہت ہی ضروری ہے اگر سٹوڈنٹس روزانہ پڑھائی کے وقت مطلب کہ مقرر کرے ہووم ورک وقت پر کرے اور مطلب کہ امتحان سے پہلے تیاری شروع کرے تو اسے کبھی مطلب کہ گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی تو لیکن ہر کام کو کل پر چھوڑنا چھوڑ دینا مطلب کہ اسے آخر میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر ہے نا
جی جی جی بالکل
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ایک اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے وقت کا اس کو کیسے خیال رکھنا چاہیے
ان کو وقت کا ایسے دھیان رکھنا چاہیے جیسے سویرے صبح جلدی اٹھے اپنا جلدی جلدی اپنا اپنی صحت پہ تھوڑا دھیان دے تھوڑا واک کرے پھر جلدی اپنا کام کرے پھر اپنے فیملی اپنے پریواروں کے لیے ٹائم نکالے یہ ہوتا ہے ٹائم ٹائم کا قدر کرنا اور ٹائم کے حساب سے چلنا جس سے تو اپنے کام بھی پورے کرنے کا ٹائم مل جائے گا اور اپنے پریوار کے اوپر بھی سمے دینے کا ٹائم ملے گا اور اپنے آپ کے اوپر بھی پرسنل ٹائم دینے میں بہت ہیلپ
ہاں بھائی جان ہاں بھائی تو اگر میں اسی کے ساتھ ساتھ کہوں کہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب صرف پڑھائی نہیں کرنا ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ہر کام کے لیے مطلب کہ مناسب وقت رکھے نماز کے لیے وقت پیدا کر کریں تو پڑھائی کے لیے وقت پیدا کرنا گھر والاروں کے ساتھ وقت آرام کے لیے وقت اور نیند کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے تو جب زندگی میں نماز ہو مطلب کہ نظام ہوتا ہے تو ہر کام آسان لگتا ہے آج کل بہت سے لوگ موبائل فونس اور سوشل میڈیا پر مطلب کہ گھنٹے تو بغار تے ہے تھوڑی دیر استعمال کرنا ٹھیک ہے چلو مانتے ہیں لیکن حد سے زیادہ استعمال کرنا مطلب کہ وقت کو نقصان پہنچاتا ہے مطلب کہ ضائع کر دیتا ہے اس کی وجہ سے پڑھائی صحت اور دوسرے ضروری کام متاثر ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں موبائل فون صرف ضرورت کی مطلب کے مطابق استعمال کرنا چاہیں ہے نا
جی جی بالکل بالکل آج کل کے
موبائل فون سے کہیں نہ کہیں ہمارے ٹائم کو ٹائم ضائع ہوتا ہے
جی جی بالکل بہت سارا ٹائم ہمارا ضائع ہوتا ہے کیونکہ آج کل کے بچے اور نوجوان صرف فون چلانے میں اپنا ٹائم پورا ضائع کر دے رہے اور ان کو ٹائم مینجمنٹ کرنے نہیں آ رہا اپنے پڑھائی کے لیے سمے نکال کے پڑھائی کرنے نہیں آ رہا ہے اسی حساب سے دیکھا جائے تو پورا فون میں لگے پڑے رہتے آج کل پورا وقت بس ریل سیریز یہ سب دیکھتے ہیں گیم کھیلتے ہیں
یہی سب کارن ہے
ہاں بھائی چلو آپ نے بھی بہت ہی اچھی بات کہ تو ٹائم مینجمنٹ کے لیے مطلب کی کچھ آسان آادتی اپنانی چاہیے جو کہ مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ بھی پھر آگے ان باتوں کو پہنچا سکو تو روز صبح جلد اٹھنا چاہیے ہم کو جن کا چھوٹا سا مناسبہ بنانا چاہیے تو سب سے ضروری کام پہلے کرنا چاہیے چاہیے ہر کام وقت پر مکمل کرنا چاہیے حالکہ فضول باتوں اور سستی سے بچنا چاہیے توز نا کچھ مطلب کہ بقت پڑھائی اور کچھ وقت آرام کے لیے رکھنا چاہیے ہے نا تو جب ہم وقت کی قدر کرتے ہیں تو ہماری عادت بہتر ہوتی ہے تو ذہنی سکون ملتا ہے اور ہر کام وقت پر مکمل ہوتا ہے ایسے لوگ دوسروں کے لیے بھی س بنتی ہیں ہے نا
جی جی جی بالکل
تو آپ بھی فرمائیے کچھ
آپ نے بالکل صحیح کہا اور ہمیں اپنے وقت کو سمے کو صحی اپیوگ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کے اوپر پہلے ہاں وگ کرنااہی جیسےپ ہم نے اپنے آپ کے اوپر نا اچھا ٹائم اسپینڈ کرنا چ اپنا صحت اچھا رکھنا چاہیے اپنا مینٹل ہیلتھ اچھا رکھنا چاہیے ٹائم پہ کام کر سکیں گے اور ہم ٹائم بچت کر سکیں گے سمے کا اور پریوار کا بہت ایک اچھا رشہ کیونکہ ہم اگر پریوار کو سمے نہیں دیں گے صرف اپنے کام میں بزی رہیں گے تو وہ بھی نہیں چلے گا سے پریوار خراب ہونے لگے گا اور اس حساب سے اور ہر کسی کو ٹائم کا بچت کرنا چاہیے چاہے وہ پڑھائی کرنے ہوا والا اسٹوڈینٹ ہو چاہے جاب کرنے والا آدمی ہو کوئی بھی ہو دنیا میں کوئی بھی ہو سب کو ٹائم کا عزت کرنا چاہیے اور سمے کا قدر کرنا چاہیے
ہاں بھائی تو آپ نے بھی بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ آج کا کام کل پر مان چھوڑو یہ بات ہمیں مطلب کہ سکھاتی ہے کہ ہر کام وقت پر کرنا چاہیے جو انسان وقت کو ضائع کرتا ہے بات میں اکثر پچھتا آتا ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے پیسہ دوبارہ کمائے جا سکتے ہیں لیکن گزارا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا اس لیے ہمیں ہر لمحہ کاموں میں لگانا چاہیے محنت کرنی چاہیے اور اپنا ہر دن کو بہتر بنانا چاہیے ہے نا بھائی
جی جی جی بالکل اور کیا کہتے ہیں کہ
ہاں بھائی جان
اپنے وقت کو اپنے ٹیکنالوجی کے حساب سے یوٹیلائز کرنا چاہیے آج کل ٹیکنالوجی اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ہمارے وقت کو بہت بچاتا ہے اور اسے ہمیں بہت اچھے سے یوز میں لینا چاہیے جس سے ہمارا وقت بہت بچے آج کل ٹیکنالوجی سے کئی سارے وقت ہمارے بچتے ہیں اس سے ہمیں بہت سارے یوز میں لینا چاہیے
ہاں بھائی جان تو آپ نے بھی ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو ہمیں خاص کر خاص کر وقت کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ اگر مطلب کہ پیسے ختم ہو جائے ہم پیسے پھر سے کما سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہماری صحت پہ کوئی اثر برا بیمار ہو جائے تو ہم صحت کو بھی تو وپس پا سکتے ہیں کبھی نہ کبھی بیماری سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک بار گیا وہ پھر لوٹ کے کبھی نہیں آتی چاہے ہم کتنی ہو رقم دے کو واپس لیکن یہ کبھی بھی نہیں آ سکتی آپ کو تو پت ہی ہے جن مطلب کہ اوپر والے نے سب کے لیے تو بیس گھنٹے دیے ہیں جن کو تو یہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے کہ جو بڑے پیمانے پہ ہے اس کو چوبیس گنٹے دو جو چھوٹے پیمانے پہ ہے اس کو دس ہی گھنٹے دوں برابر برابر بھی ہے مطلب کہ ایکولٹی رکھی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس سب کا تاکہ ہم فر اپنے اگر ہم آج اپنے وقت کا خیال رکھیں گے جب ہم پھر آگے آگے بڑھیں گے تو ہم بڑے سے مقام پہ ہوں گے زندگی کو پھر آسانی سے جی پائیں گے ہے نا
بالکل بالکل بھائی جان صحیح بولے آپ
تو ہمیں چاہیے کہ ہاں بھائی جان بولیے
ہم ہمیں نا ٹائم کو پلاننگ کے حساب سے بدلنا
ہاں بھائی ہاں بھائی جان آپ پہلے ایک کام کریے فون کو اچھے سے رکھنا رکھتے میں آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے
جی ہیلو آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں بھائی جان بولیے
ہاں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹائم کو پلاننگ کے حساب سے چلانا چاہیے پلان کر کے چلانا چاہیے نا کی ہمیں بس سمے پہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ھی نہیں ہمیں تھوڑا سا اسپ غور کرنا چاہیے ہر ٹائم کو ہر کام کو سمے دے دینا چاہیے ہمیں ایک سے دو گھنٹے کے بیچ میں یہی کام ایک سے دو گھنٹے میں یہ ختم کر دینا ہے ایسا ہے نا ایسے بہت سمے بچ جائے گا اگر آپ میں نے کہھر ایک ہی کام کو پورے دن لگا دو گے تو آپ کا کام پورا کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو ہمیں چاہے کہ اگر ہم دونوں نے بات کی آگے بھی اس بات کو پہنچائے دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ وہ بھی اپنے وقت کی قدر کر سکے زیادہ سے زیادہ بچوں کو بتائے اس کے بارے میں اپنے محے والوں کو بتائے سوسائٹی والوں کو بتائے تاکہ وہ بھی اپنے وقت کی قدر کر سکے وہ بھی بہتر بن سکے اس سے کیا ہوگا کہ جب ہر کوئی اپنے وقت کی قدر کرے گا چلیے آپ سے بہت ہی اچھا لگا بات کر کے ان شاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہی اللہ حافظ اپنا خیال کیاے
اللہ حافظ